ہیلو
جی السلام علیکمھیا
وعلیکم السلام بھیا کیسے ہیں آپ
جی الحمد للہ آپ نے بتائیے
ہاں میں تو بڑھیا ہوں جی اپنا بتائیے آپ کا کیا حال چال ہے آج کل آپ فون بھی نہیں کرتے ادھر
جی ابھی تو ٹائم مل نہیں رہا ہے اس لیے نہیں کرتے ہیں
اچھا
جی اور آپ بھی تو کر سکتے ہیں نا
ہاں آپ میرا چھوٹا بھائی ہے تو ہم آپ کو کرتے ہیں لیکن آپ کا فون بزی آتا ہے آج کل پتا نہیں آپ شاید مکتا اکتا کہاں اورنگ آباد میں آپ بزی رہتے ہیں آج کل
ہاں
ہوں کیا کیا حال ہے آپ کا اور بتائیے
سب اور کچھ نہیں سب ابھی پڑھائی چل رہا ہے اچھا
اچھا کیا پڑھائی چل رہا ہے آج کل آپ کا
ابھی تو ٹینتھ میں ہے
اچھا ٹینتھ میں ہے
جی
اچھا اور پتائی ندی میں نہانا وونا جا رہا کہ نہیں بھیا اچھا
نہیں ابھی تو نہیں جا رہا ابھی تو پانی تھوڑا زیادہ ہے
ہ ہمارے پاس گاؤں کہاں ہے بھیا
پھر ڈالٹن گنج میں رہتے ہیں
آپ ڈالٹے گ میں رہتے ہیں
ہوں
اچھا ہم کو لگا آپ چھوڑ دیے تھے ڈالٹیںے لیکن آپ ڈالٹے نہیں بتا رہ کل
ہوں ہوں
ہ اور بتائیے ندی اس پار جا رہے ہیں آج کل
جی ابھی تو نہیں جا رہے ہیں
ہ آپ کا وہ دو دوست آ گاندھی میدان والطلب اس کے ساتھ جائیے
نہیں ابھی تو پانی جاتا ہے اس لیے نہیں جاتے ہیں
اچھا یہ بات ہے چلیے اور بتائیے مطلب آ کیا کیا کھائےیں آجاعا
آج تو بریانی کھائے تھے
کر گ اچھا
اور آپ آپ کیا کھائے تھے
ارے میں تو دال بات میں گزارا کر رہا ہوں بھیا آج کل آپ کےس کہاں بریانی ہمیں نصیب ہے ک یا پیسہ دے تو ہم کریں اتنا کھائیں بریانی
جی جی
ہوں اور بتائیے سنیے
ہاں ہ ہ
آج میرے لیے بریانی کانے بجا دیجیے
جی
اور اس میں سلاد بھی بجوا دیجیے گا
جی جی
اور آپ کو چلیے کہانی بتا رہے ہیںٹھائی کہانی یہ ہے کہ ایک جنگل تھا
جی
جنگل میں ایک شیر تھا اور ایک خرگوش تھا
جی
اور خرگوش میں ایک آیا وہ کیا بولتے ہیں جل پری آئی ن جل پوریا جل پری جل پری کہتی ہے کہ بھیا آپ تین مس مانگیے میں پورا کر دوں گی
اچھا
تو تین بیس مانگتا ہے اور
جچ
شیر مانگتا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ سیرنی ہے سیر ہے سب کو سیرنی بنا دو
جی
اور جو خرگوش ہے خرگوش بولتا ہے کہ بھیا پہلے مجھے اسکوٹر دے دو
ہاں
اور پھر جو سیکنڈ وس مانگتا ہے خرگوش کہ مجھے ہیللمٹ دے دو اور تیسرا بش بت کیا مانگتا ہے بولتا ہے کہ جتنا بھی یہاں جنگل میں شیر ہے
ہاں
سب کو شیرنی بنا دو اور جو یہ سیر ہے اس کو شیر بنا دو
اچھا
ہاں سمج کیا
ہاں ہاں
ہاں اور بتائیے آپ بتائیے
اور ابھی کچھ نہیں ابھی گھومنے گئے تھے دوست لوگ کے ساتھ تو کلکتہ گئے تھ تو وہاں
اچھا کلکت چل گئے بھیا
ہاں
کہاں سے پیسہ آ رہا آپ کے پس اتنا اچھا پاپا دے دیتے ہیں
ہی
تو آپ کے پاپا اس کا کھانی وونی نہیں گٹا فٹا نہیں کا رہا ہے جو پیسہ بچ ج رہا ہے
نہیں نہیں گٹکا ای سب نہیں کھاتے ہیں
اچھا اور بتائیے مطلب چکن وکن کھا رہے کہ نہیں آج کل بھیا
جی
آپ آپ کچھ بتائیے اپنی زندگی کے بارے میں کیا کیا ہے آج کل کرکٹ کھیلنے گئے تھے آج کل
نہیں آج تو پانی برس گیا ہے اس لیے
اچھا تو چھکا وکا مارتے ہیں کہ نہیں مارتے یہ تو بتائیے
ارے بہت چھکا مارتے بھی ہے بہت اور میرے سب دوست لوگ بھی بہت تعریف کرتا ہے
ہاں اور ماما مامی چا چا چا اچی کیسے ہیں سب ماما وامی ٹھیک ہے
سب بڑھیا ہیں
اور آپ کی گرل فرینڈ کیسی ہے گرل فرینڈ کیسی ہے آپ کی گرل فرینڈ
گرل فرینڈ تو نہیں ہے ابھی
اچھا گلپناپی نہیں ہے ہم سونے تھ اپنی بنی بھی والا کام کرتے ہیں بھیا
نہیں نہیںائ
اچھا چلیے اور کچھ سنائیے بھیا کہ آپ چوپ ہیں اتنا
کچھ چوپ ووپ نہیں ہے مطلب ابھی تھوڑا ٹینشن میں ہے
کیا ٹینن ہو گیا ابھیپ کو اتنا چھوٹی عمر میں وسے بچانے بچانے لائق ہے نہیں ہاں ٹھیک ہے مت بتائیے کیا بت گ یہی تو جگہ بتانے لگے بھیا بتا دیجے ٹائم پار ہو جائے گا بتے کچ ارے ہم کل گئے تھے مول ٹھیک ہے بھیا مال میں ہم لیے پینٹ شرٹ جینس ٹراؤزر
لنگی چڈی
بنان
ہاں
سی والا اور ایکسٹرا ایکسٹرا لاج لیے تھے بیا سمجےیں ایکسٹرا لارج کے بعد وہ اسمال بھی لے لیے ہم جو میراھو ہے ناھوٹ بوا
ہی
ڈھیر بدماس ہے بھیا وہ بھی چی پہنے لگا آج کل التما سا نام ہے اس کا
ہاں
نبا نبی کرتا ہے وہ بھی
ہاں تو اس کو اس کے لیے بھی لے دیے رات ات میں تھوڑا کر لیتا ہے مارو لیتا ہے تو
ا جی جی الطباسر عابظ تو بات یہ ہے بھیا کہ ندی میں چل جا رہے ہے کھیلنے
یہی ابھی تو نہیں جا رہے ہیں
کہاں نہیں جا رہے ہیں ہم
پانی پانی آ گیا ہے ندی میں تو کیسے جائیں
کیسے کپ آ نہیں ا مطلب زیادہ پانی آ گیا ایک س سے اچھاسے مطلب پانی نہیں گرا تھا بھیا ہاں پانی وانی تو ہوتا ہے آپ پانی تو نہیں گراتے تھا
نہیں
نہیں نہیں ہے اس میں د ہٹ جی بھ ائم کتنا ہو بھیا ویسے دھی تو کتنا منٹ ہوا
پ تو چھ منٹ ہویا ہے
اچھا چھ منٹ اور ہے
ہ
جی اور بتائیے مطلب کچھ تو کہنا ہوگا آپ زندگی میں کیا زندگی سے نراش رہے گا ب اب ڈپریشن میں ہے کیا
نہیں نہیںائ
اچھا ابھی پتا بھیا وہ میرے بغل میں ایک لڑکا ہے
ہاں
اس کو بار بار ہم منع رہے ہیں کہ نہیں بولنے کے لیکن پھر بھی بیچ بی بول د رہا ہے بیی اٹیں گے نا بات کر کے اتنا ماریں گے نا بھیا اس کو اتنا ماریں گے نا
ہاں
منع کرے ہیں اس کو نہیں بولنے کے لیے پھر بھی بیچ میں کچ کچھ بول د رہا ہے
اچھا
جھ برابر ہے ہے لیکن پھر بھی کیا پت ہے اس کو پھر بول دیا ابھییکھیے کو کتنا گندہ مارتے ہیں بھیا اور بتائیے بھیا آپ ڈاکٹر
ایک بات بولنا تھا آپ کو
جی بولیے بولیے
یہ آپ کے پاپا تو بہت پیسے کماتے ہو ہیں
ہاں ہاں کمال دیتے ہیں کل کبھی
تو یہی بول رہے ہیں نا کہ مطلب برا مت مانیے گا آپ کے پاپا تو پا پرانا فائل پانا کیس والا فائل بیچ بیچ کے تو پیس کا مات ہویں گے
ہاں ہاں صحیح بولے صحی بولے بھیا کباڑی کام ہے نا بھیا آ لگ کا سب ج ہم لوگ ہم لوگوں کا کا باڑی کا کام ہے
اچھا
تو ہم لوگ کا باڑی میں جو پرانا فائل ہوتا ہے بیچ کے پیسہ کما دیتےے
اچھا
اور بتائیے بھیا مطلب کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں پہ
ابھی تو سب مطلب بیگڑیا سب کر رہا ہے
اچھا صحیح ہے بیگاریا بخشود سوری بیگڑیا چیزیں کرنا چاہیے اور بتا رہے ندی ندی اس پر جا رہے ہیں بھیا آپ ا پر ادھر کھجور جم گیا ہے چلیے گ کاٹنے
چلیے گا آئیے گا
اور بتائیے کچھ بول کچھ بولنا بولیے
آپ ہی بوولے کچھ
ارے بار ب تو ارے کیا
ہاںام نہیں معما مامی ایک ہی نہیں ہے
تو آ کی مامی کا تو ڈیوورس ہواتا نا تو آپ کی مامی کا تو بچہ اچا کچھ ایسا سن
بولیے گا بھیا
ارے ہاں بھیا یہ ایک لڑکا تھا جو میرے سات بدمشی کر رہا تھا تو کیا کرے اور بتائیے موٹا بھائی آج کل کہاں
ابھی تو آئے تھے ابھی ترنت چل گئے کہیں کہاں تو
اچھا چلیے ٹھیک ہے تو کتنا ٹائم ہو رہا ہے بھیا
ابھی تو
ٹھیک ہے اور بتائیے مطلب آپ کے گھر میں وائرنگ کا کام چل رہا تھا آج کل کیا ہوا
ہاں ابھی تو چل ہی رہا ہے
اب آپ کا چھوٹکا بھائی و اس میں اس بہت انڈا جیتا تو بھیا زندگی میں خوش ہے نا وہ ڈپریشن میں تو نہیں ہے نا
ہاں سب خوش ہے
ا وہ لڑکا ہو جو اس کا بڑکا بھائیو تھا نا بھیا دو دو سو گھنٹہ چورا لیا اس کو رکھ ر کےے تین سو چالیس گھنڈہ دو سو گھنٹہ چورا لیا ہم لوگ نے
چرایا نہیں تھا پر وہ یہ اچھی بولتے ہیں ہار گیا تھا اپنا ہی بھائی سے
اچھا بھائی بائی ہم نے دے دیا تھا اچھا ہار گیا تھا اچھا اور بتائے ارے وہ لڑکا بھی میرے بغل میں بھیا ب ٹوپی سے بہت کھیل رہا ہے اس کو پریشان کر دیا ہے
اچھا
اور آپ پاس کون سا فون ہے بھیا
ابھی تو ریئل می کا فون ہے
اچھا ماٹ م سمجھتا نہیں- اچھا بھیا اور فری فائی کھیل رہے ہیں-
نہیں ہم تو فری فائر نہیں کھیلتے ہیں-
ٹھیک ہے بھیا اورر- آر بیچ رہے بھار-
نہیں ابھی تو پہلے مطلب دکان میں کام کرتے تھے-
تو آ کا کباڑی کام تھا نا مطلب آپ لوہا جو پمپوکل میں لوہا بچ-
نہیں- نہیں- نہیں
اچ نہیں نہیں کیا ہوتا ہاں بولیے-
نہیں وہ کام ہی نہیں کرتے تھے تو ہاں کیسے بول رہے ہیں
اچھا اور بتائیے بھیا چیکن روگن کھا رہے ہیں آج کل-
ہاں بہت
اور پیڑ وڑ خرید رہے ہے کہ نہیں-
پینٹ
ہاں- ہاں پینٹ شرٹ
ہاں- ہاں
اور چڈی وڈی-
ہاں سب
اچھا اور بتائیے یہ کچھ کہانی بتائی بھائی آپ تو بہت-
ٹھیک ہے ابھی- ابھی ٹائم ہو گیا ہے بعد میں بات کرتے ہیں- ھیک بھیا ٹھیک ہے السلام علیکم-
دس ہو گیا دیکے چتی تری ب لنڈ-